آواز آ رہی صاف
ہاں ہاں
ہیلو وعلیکم السلام
کیا ہو رہا ہے
ابا بولے سویٹ ہارٹ ہم ہم
بھیا میں خیریت سے ہے
ویڈیو کال ا بھیھی کریں گے پہلے بار آج ان کی جو ہے اسکول کی ڈریس مل گئی ہے
اچھا اچھا
پھر جب بات کرے گی تب کا تب دکھا دینا اچھا یونی فارم بھیا ایکسکیوز میں کیسے کہتا میرا بیٹا ان کی میم وہاں سکھاتی ہے نا اس ایکسکیوز می اور تھینک یو یہ سب چھوٹے چھوٹے ورڈ ان کو لوگوں کو سکھایا جا رہا تھا یہاں آ کے بتا رہے تو ایکسکیوز می ایچ یو ایچ یو م بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کی منہ سے پھر تھوڑا آپ تھوڑا آپ تو کہتے تو سمجھ میں آتا ہے ورنہ ایسا لگتا ہے کہرا اچی ہومی تو وہی جو ادھم گ اچی اممی کے ہاں ابھی ابھی بات کرے گی کیوں نہیں اپنی گاڑی کھیلو گاڑی کھیل لو تھوڑے کہہتے مما میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا ہم نے کا اچھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو کیا آپ مجھ سے شادی کر لیں گی تو ہم نے کہ نہیں بھیا ہم نے آپ کے پاپا سے شادی کر لی ہم تو آپ کی مما ہے ہاں جو ہم تھوڑی نا اب آپ سے شادی کریں گے کہن اچھا ممما ہ ہ ان کو بھی پتہ نہیں نہ کرے آپ کی تو شادی ہو گئی پاپا کی پاپ ہم سے کہنے ابو کی شادی جو جو کی مما سے ہو گئی ہے ہم نے کہاں ہو گئی ہے
اچھا
رففت آپپی کی شادی ہوگیی ہاں رفت آپپی کی ابھی نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے اری پترٹٹییکی بھی ہوئی ہے ننا کی بھی ہوئی ہے شادی ننا کی شادی نہ ہوئی تھی تو ہم سب کہا سے آتے ننا کی شادی ہوئی ننا کی شادی ہو گی ننا کہ چلو کروا دی جائے شادی ل دلہن نہیں لا دی تے دلہن ان کو لا دی تے بتاؤ ان کی تو بات ہی الگ ہو گئی ننا کو ایک دلہن لا دی دیا
واقعی میں ارہان
اچھا اب ہمیں بات کر یہ دلہن ہے نیی یہ دلہن ہے ہاں ہاں یہ دلہن ہے ہم لوگ بات دالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا چپ رہو گ بس ابھی جو ہے فریم سے میری بات ہو رہی تھی اتنا
ہاں اس بات کی خال جان کے یہاں گئے تھے تو خالا جان نے کپڑے کپڑے دلائے ہیں تو اب امی سے کہہ رہے تھے وہی کورڈ سیٹ سلوا لیں گے
ہاں ہاں
اں ہمیں ایک جیسا بہت ہاں ایک جیسا بہت پہننے کا شوق ہم کہتے ایک کپڑا جو اس میں نیلا نیلا سا نہیں ہے ڈارک نیلا وائٹ اور ڈارک نیلا تو ہم کہ رہتے ہیں اس میں سے امی سے کہ رہتے ہیں ہم کہ ایک کررتی آپ اپنے لیے بنا لیجیے گا باقی جو کپڑا بنے اس میں میرے لیے شوس ہوتی شارق بناتےو ایک جیسا دونوں لو پہنیں گے
ہاں ہاں
اچھا لگے گا ویسے بھی ایک جیسا ہم نے کہا اسی بہانے نے ایک جیسا بھی ہو جائے گا
ہاں وہ جو کیا کہتے جو کوئی کوئی مطلب فوٹو میں دیکھو اور جو چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں ہوئی جیسے ابھی سیما نے سوٹ پہنا تھا سفا کا سائما کا ایک جیسا تھا دیکا کیا تھا تم نے والا فوٹو
ہاں ہاں ہاں
وہ اس طرح الگ کتنا اچھا لگتا ہے جو چھوٹے چھوے بچے پہنتے ہیں
ہاں وہ بہت اچھا لگتا ہے سکھا تھا
ہوں لیکن جو اب یہ سب پورا ٹرینڈنگ بھی ہو گیا ہے پہلے جب تو لوگ چوٹی چھوٹی تھی اگر تب ہی طلب چلتا ہو تو اچھاپ تو سلی ہی ہوتی مطلب بنا لیتی تم دونوں کا اور اپنا ساتھ میں تب یہ سب تھا مطلب دھیان میں بھی نہیں آیا نانا فوٹو وٹو میں دیکھا
ہ ٹھیک ہے اما کا فون لگا ہاں امما کا نیا فون آگیا
اچھا چلو بھائی مبارک ہو اچھا
التا بن پھر بھائی اب جائے تین چار دن ہو گئے تب لائے تھے
اچھا کل رکشی بتا رہ کہ ان کی میاں موبائل ووبائل سے کام کرتے ہیں تو کہتے جیسے ہلکا سا خرابی کچھ ہوتا ہے کچھ ہے بالکل صحیح فون ہوتے ہیں تو وہ کم پیسوں میں مل جاتے ہیں تو ہم نے بھی کہا کیونک کہ بتا ہم دو سال سے وہی سیپٹمبر میں جو سیل آتی ہے ان لوگ سے کہتے رہتے ہیں کوئی بک کرتا نہیں ہے اچھا ہم یہ سوچتے ہیں مطلب بک کرے ہیں اچھے پیسے چلے جے ہم بھیجتی ہے ہم میں نو مطلب ہے نہیں اس کی جو ہے نالج کی کتا کر پائےیں نہ کر پائیں صحیح سے تو ہم نے پھر انہیں سے کہہ دیا ہم نے کہ جو تم بک کر دینا میرا تو دیکھو شاید کو کیونکہ میرے فون کا ایسے تو بات بات کرنے میں صحی ہے لیکن کیمرا میرا بہت خراب ہے اور مطلب کچھ بھرتا میموری ایک دم بڑھ چکی ہے تو اس میں کچھ اس وہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے
یہ تو ایا ہی س
تووران کا اسکول ہے تو ان کے بھی فوٹو ویڈیو آتے ہاں
نہیں اور ابھی آگے ہوم ورک بھی میم اسی پہ دیں گی
ہوم ورک روز ان کا اسی پہ آتا ہے اور جیسے کبھی کبھی ملاؤ وہ کبھی اے نہیں دب رہا کبھی کوئی سا ورڈ نہیں دب رہا جیسے کوئی سرلبظ نہیں آ رہا ہے اس میں اور جو ہے مطلب انگلی سے کرتے رہو کرتے رہو ہینگ ہو جاتا ہے ہاں اور کبھی کبھی فون ملا دو مل جائے گا وہ دکھے گئے نہیں ہرا اس کا فون کہ کاٹیں کہاں سے کیا کریں مطلب پھر وہی ہوتا ہے ایئر پلین موڈ لگاؤ پھر ہٹاؤ
ہاں
یہ ہوتا ہے اور کھانا کھا چکے تم لوگ
کھانا ابھی نہیں کھایا ہے اب پاپا آئے ہیں امی نے پکایا ہے اب تھوڑی دیر رک کے ابھی تک کھایا جائے گا کھانا
اچھا آج ہم مسالہ بھنڈی کی ریسیپی بنا رہے ہیں مطلب مسالہ ہندی بنائی نے پتا کل دال بنائی تھی تو بچ گئی تھی تو ہم نے سوچا لاؤ مسالے بی بھنڈی بنا لے ہاں ایسے وہی نم ارے بیٹا ا نہ کرو دھنی واد
ہاں
نہیں آپ کو الو نہیں بنایا کیا ہوا بنا کے چلے گ کہاں چلے گئے اچھا رشہ جتی الو بنا کے چلی گئی آج انھے دیا کہ تمہیںے الو بن
جی ہاں اور دل کی دال اور ہم بابو کے پاس آئیں گے پھر سے سے آئیں گے
پھر سے آ جائے گی اھی ہے ہاں ٹھیک ہے کر لینا کیا بنایا ہے تمہاری امی نے
رہ ممی نے
یہ اچھی نہیں
دو
اچھا میں نگر آباد سے کٹ گئی تمہاری
ہیلو
ہاں ہاں اب آ رہی
ہاں
کتنی بار آواز آئے گی کے بند ارے میرے پہ فون آ رہا تھا تو ہم نے کاٹ دیا
اچھا اچھا اکرم بھائی کہ آ رہا تھا اچھا
نہیں نہیں ان کی کل پوپیا آئیں گی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ایک جو ہے کوئی کام کام والی جو ہے مطلب بتا جب میرا آپریشن ہوگا تو ہم لگا لیں گے تو ہو سکتا وہی کچھ پوچھا اوچھا انہوں نے تو وہی بتانے کے لیے کر رہی ہم نے ان سے کہا پر آپ میرے گھر دکھا دیے گا ان کو دور نہ پڑے تو وہی جو ہم نے کہسے تو مما میری رکیں گی میرے ساتھ لیکن جو جیسے وہ رہیں گی کام والی رہیں گی تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی
ہاں ہاں
اور گھر میں میرے مال بھی مطلب وہ سب سامان بھی رکھ اکھا تو ہم کیا بتا کتنا بڑا گھر کیا ب
اچھا ایک بار جو ہے یہ آواز آپ کی کٹ رہی ہے
ہاں آواز اس ٹائم کچھ ہو رہا ہے دقت نیٹورک ہاں ہیلو
ایک تھا تو ایک نوکرانی جو ہے یہاں پہ کام کر وہ دوبگا میں کام کرتی وہ کر کہ ا ہم یہاں کریں تو چھ ہزار روپ لیں گے اور ویسے دوبہ پہ ہم کئی جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں زیادہ مل جاتے ہیں تو ا مطلب وہاں پہ اس کو کرتی تین مالے تین تین چار چار ہزار تین چار گھروں سے مل گئے تو وہی اس کے دس بارہ ہزار ہو گئے اور یہاں پہ تو جو ہے سب کوئی واتے نہیں تو کہتے یہاں اگر ہم کریں گے تو اکیل گھر میں کریں تو چھ ہزار روپئے لیں گے اور ویسے وہاں کا وہ کم میں کرتے وہ دبگا ہی سائڈ کرتی ہے دیکو امی سے کہیں گے اس کا کچھ کانٹیکٹ پتا کرائیں کہ اگر وہاں پہ کرے تو کر لے گو
ہاں لیکن بیٹیا چھ ہزار روپے بہت ہوئے نا
نہیں نہیں چھ ہزار روپے تو پھر یے بتائی تھی کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی اور گھر ملینگے نہیں پھر ہم اور نہیں کر ہی پائیں گے اس لیے تو گھر بتا رہی تھی
اللہ اچھا نہیں تو یہ نسیم پھپھی تو یہ فردوس کالونی نہیں ہاں تو وہاں وہ رہتی ہیں وہ کہیں جاتی ہیں کام کرنے تو وہیں پہ ہم نے کہا وہاں سے زیادہ دوری بھی نہیں ہے فردوس کالونی سے یہاں کی تو آپ دیکھو کیا بتاتی ہیں
اچھا ویسے کاری صاحب کے یہاں بھی ایک نا نرانی آتی ہے پاپا سے کہیں گے کہ کوئی اگر نوکرانی ہو تو بتائیں
ہاں ہاں یہ صحیح بتا رہی ہوں پوچھ کے بتائیں زیادہ میرے کو اتا کام نہیں رہے گا کیونکہ جو ہے ایسی جو ہے
تو اس اس سے ہی پاپا سے کہیں کہ پچھوں ہاں کہ لڑکی اور زیادہ فٹافٹ کر لے گی
تو جو پتا چل جائے کیونکہ تھوڑے دن کی بات رہے گی پھر تو ہم خود ہی کر لیں گے
وہی پلیز
ہاں تو وہی ہم نے ان سے کہا کی تم نے کیا وہ پہلے سے یہاں رہ رہی جو سب کو جانتی ہیں کون کہاں پہ کیا ہے اچھا یہاں پہ زیادہ تر لوگ نئے ہیں اور جو ہے جانتے ہی نہیں ہم بھی
ہاں
بتا رہیتی ہم بتائیں گے
اچھا یہ ادھر سائڈ تھوڑا آپ کی طرف اب بتا نہیں ہے نا تو آپ کو ملنے مشکل ہو رہی ہے نہیں ایسے بڑی امی لوگوں کی طرف کہئی آتی ہیں ادھر تو لگ بھگ ہر گھروں میں ہی نوکرانی لگی ہوئی ہے
یہ تو ہے گھر تو مل جاتی ہے اپی لوگ کے ساتھ دیکو سب لوگ آتے ہیں
ہاں پاپا کہہ رہے ہیں ابھی بات کریں گے ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹھیکے دار ہیں ہم بات کریں گے
اچھا اچھا حافظ جی کہہ رہے ہیں
ہاں ہاں حاپی جی کہہ رہے ہیں ہاں ہاپی جی کہہ رہے ہیں ہاپی جی
اور حان نے میرا نام بالکل صحیی رکھا ہے
اور ہاں اس سے پوچھی حافظ جی کس کو کس کو کہتے ہیں
حافظ جی نام رکھ دیا بھائی اب سے حافظ جی ہو گئے وہ ان کے پاس سعید اسلام بھائی کہتے تھے آپ تو اچھا بھائی پتا نہیں کیا کیا بکے جا رہے ہیں چک چک چک چک
ا چلو ٹھیک ہے ری فتیہ بہت بول رہے ہیں بعات نہیں کرنی ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اللہ حافظ